کج جان
ہاں بھائی یہاں بتائیے
جی انشاء اللہ ہم تو بس بیٹھے ہوئے ہیں کیا کرے سوی سو تھوڑا پھیہل لیتے ہیں تو اچھا رہتا ہے دن اچھا جاتا ہے
اچھا بھائی ج ج صبح آپ ہمار ٹہل رہے ہیں آپ م
جی جی انشاء اللہ ہمارے گھر سے نا تھوڑی دور پہ کالج بنی ہے تو بس وہاں پر ہی چل رہے ہیں تھوڑا
صحی ہے موسم کیسا ہے اٹرتا
جی جی ایسا ہی ہے تھوڑا بادل بھی ہو رہے ہیں لگتا ہے آج بارش ہوگی لیکن کیا ہے وہ تو ہمیشہ روزانہ ایسا ہی لگتا ہے لیکن بارش ہوتی نہیں ہے
اچھا آپ کی طرف سوتیی وغیرہ کیسی ہے باجرا وغیرہ کیس ہو
ابھی کیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ کھیتوں میں کیا ہے کہ صحیح ہے کچھ کھیتوں میں بالکل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کیا ہے کہ دوارا سے وہ جتائی کروائی ہے اس میں باہرہ ب آایا ہے تو وہ ابھی کچھ جگہ نہیں ہے کچھ جگہ
اچھا صحیح ہے بھائی جار
باقی نا ہمارے کیا ہے کہ ابھی گاؤں میں ایک رنگ روڈ بناتا س کروڑوں کی لاگت کا بناتا تو وہ ایسا مطلب ہو گیا ہے آپ کے ٹائم پہ کہ وہ ایسے ڈہ گیا ہے جیسے کہ بچے گھر بناتے ہیں نا ایسے ڈہ گیا ہے
اچھا بھائی
جی جی تو ابھی آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دیس میں جو بشٹاچار کا لیول ہے کتنا اپر چلا گیا ہے ماشاء اللہ
آپ تو اس رنگ روڈ کی بات کر رہے ہیں دسی ہی ہوتے ہے ایک لو جو دلی ممبئی ہائی وے
جی جی جی
دلی د دلی دہراد میںئے گ جس پ بارہ ہزار کروڑ لگائے گئے تھے اس کی پہلی بارش ہوئی ہے نارمل اسی سے پورا رہ گیا ہے بھائی جان اب اس کا کیا کیا گ
ارے بھائی جان آج کے ٹائم پہ نا اپنے ملک میں بہت زیادہ وہ کیا ہے برشٹاچار بڑھ گیا ہے انشاء اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا اگر یہی حکومت چلتی رہی اگلے پانچ سال میں انڈیا ولڈ میں نمبر ون ہوگا برشٹاچاریوں والے دیشوں کی لسٹ میں
وہ بس آھ آھ آنکڑوں کے حساب سے نہیں آ رہا ہے بھائی جان ویسے ہمارا مکت ہے اوپر
تو یہ کیا ہے کہ اب آنکڑے کون دکھاتا ہے جو بھی سرکاری نیوز چینلس ہیں وہ اب وہ پہلے ہی بکھے ہوئے ہیں تو وہ آنکڑے دکھاتے ہی نہیں ہے وہ تو بائی جانس جو ہمیں تھوڑی بہت نیوز ملتی ہے نا وہ ہمیں کن سے ملتی ہے جو فری اپنے مطلب سوتنر جو یوٹیوبرس ہیں نا یوٹیوبرس یا ان انسٹاگرام پہ جو ریلس پوسٹ کرتے آپ ان کے تھرو ہمیں تھوڑی بہت اصلی نیوز ملتی ہے جو سچی ہوتی ہے ورنہ یہ جو ابھی پترکار ہے نا میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ سدیپ چودھری جو کہ ایک سال کے پندرہ کروڑ روپئے لیتا ہے وہ ایسی ایسی نیوز دیتا ہے کہ پندرہ کروڑ روپئے وہ کس بات کے لے رہا ہے است ات تو انیں ڈوب مرنا چاہیے
بالکل بھائی جان آرمب تو ہوی بہت پا توانی ختم ہو گئی ہے
ارے انشاء اللہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ملک میں پڑھے لکھے نتاؤں کا چناؤ کرنا چاہیے لیکن پت نہیں کیوں ہماری جو عوام ہے یہ کبھی سدرتی نہیں ہے کیونکہ یہ اسی لیے تو سرکار کیا ہے کہ کبھی ہمارے گاؤں کے یا پھر جو سرکاری اسکولس ہیں ان کا استر اتنا اچھا کیوں نہیں کر رہی ہے کچھ کرنے کو وہ کر سکتی ہے لیکن کر کیوں نہیں رہی ہے کیونکہ جب جنتا اگر پڑھنے لگ گئی تو پھر ایسے بشٹاچار کیسے ہوگا ہر کوئی سرکار کو ٹیکس بس ان کا تو یہی ہے کہ تم بشٹاچار جتنا کرنا چاہے کرو بس ہمارا حصہ سیپ رہنا چاہیے
بالکل بھائی بالکل
ابھی جیسے ابھی ہمارا جو رنگ روڈ بنا تھا تو اس ٹائم پہ میں نے شاید سنا تھا کہ ہمارا جو ایم ایل اے ہے اس نے اپنا دس پرسینٹ کاٹ کے اور اس کے بعد وہ ٹھیک دار تھا اس کو دے دیا تھا مان لیجے اگر یہ اگر دس پندرہ کروڑ میں ہی بنا ہوا تو اس کا دس پرسینٹ ایک کروڑ تو وہ ہی لے گیا نا پہلے ہی اس کے بعد اس میں سے ٹھیکے دار آئے گا اس کے بعد چھوٹا ٹھیکے دار کھائے گا ہر کوئی مطلب
میں ہھر پوری ہیرائی کی رہتی ہے ن کی سب کچ اور سب کھاتے ہیں کیکہ بچا ہوا پیسا رہتا ہے لاسٹ میں وہ بولا جاتا ہے نا کہ دلی سے ایک روپیہ بھیجاتا ہے تو جہاں لگانا ہوتا ہے ان پ ایس تیس پیسے پہنچتے ہیں تو وہی کہانی
ارے بھائی جان اب تو تیس پیسے بھی نہیں پہنچ رہے ہیں اب تو پانچ پیسے ہی لگ رہے ہیں باقی پنچانوے پرسینٹ تو یہ سالے کھائی جاتے ہیں
ابھی ہیرائی کی بھی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے تو کھانا پسے بیچ میں کھانا بھی بڑھتا چلا جائے گا س بھی ہمارا پقت اس معاملے میں تو بہت آگے ہو چکا ہے
اب یہ رک نہیں سکتی بھائی جان میں نے میں کبھی کبھار اس چیز کو سوچ بتاوں نا کہ یہ کب رک سکتی ہے تو یہ رک نہیں سکتی کیونکہ یہاں پر نا چھوٹے سے لے کر بڑے انسان تک ہر کوئی دو نمبر کا کمانا چاہتا چاہ ا وہو کسان ہو چاہ نارمل آدمی چاہے سرکاری افسر ہو چاہے نیتا ہو چاہے کوئی بھی ہو ہر کوئی دو نمبر کا ہی کمانا چاہتا ہے
بالکل بھائی جان بالکل ہمارے ملک میں نا سب کو بی چیز بچپن سے وہی دیکھتی ہے تو سب لوگ وہی کرنا چاہتے ہیں ہاں آرام سے آرام سے کھاؤ کھاؤ اور مزے کرو بس
ہاں وہی تو اگر اتنا ہی مطلب برشٹاچار کسی کو نہیں کرنا ہوتا تو کیا ہر کوئی یہ کہتا اپنے بچوں کے لیے کہ تم جا کے سرکاری نوکری جوائن کر لو انہیں پتتا ہے کہ سرکاری نوکری میں پیسے بھلے ہی کم ملتے ہیں لیکن وہ دو نمبر کے پے کماتے ہیں نا جو برشٹاچار کر کے جو پیسے کماتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں آج کے ٹائم پہ نا ہر کوئی کیا چاہتا ہے کہ جو اونچے لیول کا ویکتی وہ نیچے لیول والے کو دبانا چاہتا ہے ہر کوئی یہی چاہ رہا ہے لیکن کوئی ایک دوسرے سے مطلب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کوئی نہیں چاہتا کہ یہ بھی ہمارے جیسا ہی وہ ہم ہسی خشی رہیں یہ کوئی نہیں چاہتا
بالکل بھیا بالکل سی لیے تو سب لوگ سرکاری نوکری کا دباب دیتے ہیں ایک نمبر کا پیسہ تو کمائے گا لیکن دو نمبر والا زیادہ آ جائے گا اس سے تو تم مزے ہی کرو گے نا زندگی کے
ابھی آپ نے یہ چتر شریڑھی کی بات کے بارے میں سنا ہوگا جو راستھان میں ہوئی ہے ابھی ان کی تنخواہ دیکھیں تو وہ بیس سے بائیس ہزار کے بیچ میں رہتی
اٹھارہ ہزار روپئے
ہاں اٹھارہ ہزار روپئے وہ تو آج کل ہر کوئی کما لیتا لیکن پھر بھی لوگ اتنا اس میں کیوں پرسن ہے کہ میرا مطلب فورتھ گریڈ میں سلیکشن ہو گیا آخر ان کو جا کر کرنا کیا ہے وہ دوسرے مطلب کوئی اگر ان سے کہے گا کہ جا کر گاس کاٹو تو گاس بھی کاٹنی پڑے گی لیکن پھر بھی بچے خوش ک ہ ہو گئے کیکہ ان کو پت ہے کہ ایک نمبر کا نہیں لیکن اس میں دو نمبر کا بہت کھانے کو مل جائے گا نا
بالکل وھائی جان بالکل ہمارا م یہ تو چلتا ہی رہے گا
اسی لیے تو ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ بس سرکاری مل جائے اس کے بعد بہت اچھے سے زندگی گزرے گی
اور اس میں کچھ کر بھی نہیں سکتا کوئی کیونکہ سب کی سوچ بچپن سے وہی ڈیولپ ہوئی ہے
ارے بول وہی تو ہم یہ بشٹاچار ہو رہا ہے نا اس کے ہم بھی ایک مطلب مہ دار ہیں ہم خود مے دار کیونکہ ہم اپنے بچوں کو ہم شروعات سے کیا سکھاتے ہیں کہ ایک بار تو سرکاری نوکری لگا لے اس کے بع ت ایس چ زندگی جیے گا اب وہی تو وہ کر رہا ہے جب اس نے ایک بار سرکاری نوکری لگا لی اس کے دماغ میں پہلے سے بیٹ تھا کہ ت ایک بار سرکاری نوکری لگا لے چاہے وہ اونچے پوسٹ پہ جائے یا چھوٹی پوسٹ پہ جائے اس کو من میں تو ایک ہی چیز تھی نا مطلب ایک بار سرکاری نوکری لگانی اس کے بعد چین س زندگی ابو کیوں ہی اپنی ایمانداری سے زندگی جیے گا کیوں ایمانداری کا کام کرے گا تو تو اس کو کبھی سکھایا ہی نہیں گیا کہ تو جو سرکاری نوکری میں جا کے ایمانداری کا کام کرنا ہے وہ ان کو سکھائی نہیں گئی شروعات سے ہی
تو خ ہو جان ملتا ہے سب کو بچپن سے وہی دکھتا ہے وہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو وہ آگے بھی وہی کریں گے اپنے ب کوئی وی سک ہے ہاں بس سرکاری نوکری کی تیاری کرو تو نمبر کا پیسہ کاؤ اپنے مرگ بھی اور مار لاال
ابھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی ویسٹرن کنٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر نا بچوں کو شروعات سے ایک سے پانچ تک بچوں کو یہی سیککھایا جاتا ہے کہ بیےسک چیز ہے جیسے کہ آپ صاف صفائی کیسے رکھتے ہیں اپنا کچرا کہاں پر پھینکتے ہے کچرے کو کہ پ کہاں پر رکھ سنا ہے کیا کرنا ہے سب کچھ یہ چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں ایماندار کیسے رہنا ہے کسی کی کوئی چیز گر جائے کسی کی ہیلپ کرنا ہے یہ سب اور ہمارے یہاں پر شروعات سے کیا سکھایا جاتا ہے جو گھر والے شروعات سے ان کو کیا سلاح دیتے ارے اس کے گھر سے یہ لیا اس کے گھر سے وہ لیا مطل شروعات سے ہی ان کو یہ سکھا جاتا ہے کہ تو دو نمبر کا کام کیسے کرے گا اس کے بعد ان کو پھر یہ س کہا جاتا ہے کہ نہیں اگر تو ایک بار سرکاری نوکری میں لگ گیا تو پھر تو تری ایس ایسے اب ان کو تو وہاں پر جا کر کچھ د وہ شروعات سے ان کو سکھایا گیا تھا کہ نہیں ایک بار لگ جا اب وہ لگ گیا اب وہ کیوں ایمانداری اور کیوں ہی اپنا زیادہ وہ کرے گا جو اس کو سکھایا گیا وہی کر رہا ہے اب
بالکل وہی جان بالکل اب کیوں محنت کات سوچے رہا بنا محنت کے ہی ڈبل دگنا پگنا مل رہا ہے تھا
ہاں باقی کیا ہے کہ آج کے ٹائم پہ یہ جنتا برشٹاچار کے لیے زیادہ ذمہ دار ہے کیونکہ میں ابھی کیا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے پولیس ویریفکیشن کے لیے میں اور میرا ایک دوست ہم دونوں گئے تھے اپنے پولیس اسٹیشن تو وہاں پر کیا ہے کہ جس جس پولیس والے کا وہ کام تھا وہ وہاں پر ایکچل میں تھا نہیں توسر دوسرا پلیس والا اس کے کام کو کر رہا تھا تو وہ ہم سے بول رہا تھا کہ نہیں نہیں یہ میرا کام نہیں ہے میرا من کرے گا تو میں کروں گا نہیں تو میں نہیں کروں گا
تو میرا دوست بولتا ہے مجھ سے کہ کیا یار دوبارہ آئیں گے پیسے خرچ ہوں گے پیٹرول خرچ ہوگا لگ بھگ اس میں پچاس روپے کا پیٹرول لگتا تھا تو وہ کیا ہے کہ اس نے جا کر اس پولیس والے کو سو روپئے دیے اورو پولیس والے نے بولا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا جو پولیس گری بھی دیکھنا اس کو میں پاس کر دوں گا کوئی دقت نہیں ہے اب بشٹاچار کی شروعات تو یہیں سے ہوتی ہے نا جو کام فری میں ہو جاتا تھا لیکن اس کو دوبارہ آنا پڑتا میرے دوست کو
تو انسان کیا ہے کہ آلسی ہو ہوتا جا رہا ہے نا اتنا زیادہ برشٹاچار بڑھتا جا رہا ہے
بالکل بڑ جا ہمارے ملک میں نا یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم خود اپنے آپ سے ہی بشٹاچار پرٹار کرتے ہیں کیکہ ہم خبھی اس کے جم دار سوامی سبھی ہے
ہم خود ہی ذمہ دار ہیں بھائی جان میں نے دیکھا ہے کہ اب تھوڑی دور جیسے کہ ابھی پینسلس ہے پینسل چلتی ہے نا ورھا لوگ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پینسل دیتی ہیں تو کیا ہے کہ اب بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ پینسل جیسے سے بند ہو جاتی ہے تو وہ کہاں سے چالو کرانی ہے لیکن بہت سے لوگ اتنے مطلب آلسی ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں دکانداروں سے آ کر ارے آپ بھی کچھ پیسے لے لینا لیکن ہماری پینسل چالو خرا دو تو یہ دو نمبر والا سسٹم یہ یہیں سے تو شروع ہوا ہے ارے تم خود اپنا کام نہیں کر سکتے تو دوسر لوگوں کو پہ کرواؤ گے وہ تو لیں گے پیسے پھر دھیرے دھیرے نا اس کو عادت لگنے لگ جائے گی دکاندار کو بھی کہ یہ بھی مجھ سے یہ کام کراائے تو اس کے لیے پیسے بن جائیں گے اور جو گراہک ہے وہ کیا ہے اس کا کام ہو جائے گا
دون سے ہی باجن ہوتا
اب ایسے ہی
اگر وہی وہی لوگ کم سے کم سمجھیں تو یہ ایسا تو نہ ہوگا اب دوسرے اس کو تو پیسہ مل رہا ہے وہ بیٹھا ہی کیے پیسے کے لیے بھائی اسے بھی کنی بگی گزارنی ہے تو وہ تو کرے گا ہی کام ا بہت بھییا
جی